اللہ وورحمۃ اللہ و برکاتہ
بائیس جان کیسے ہے آپ
بس بھائی جان ٹھیک ہو آپ کی دعا سے آپ
آپ کے والدین ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا بہت بڑھیا ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
جی سب کچھ ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ سب ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا ماں ٹھیک ہے باپ تو نہیں ہے
چلو کوئی بات نہیں سب ہاں ہم میری میرے پاس بھی ماں نہیں ہے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی
اچھا ٹھیک
کیا کر رہے ہیں آپ
بس بیٹھا ہی ہوں
کیا کر رہے ہو آج کل
بس کر رہا ہوں کام
کام کر رہے ہو ہیں پڑھائی کر رہے ہو
پڑھائی کر رہا ہوں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں
اچھا کون سی پڑھائی کر رہے ہو آپ
میں الیون تھے میں ابھی ہوں
چلو چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اچھے سے پڑھائی کرنا تعلیم حاصل کرنا ایک اچھی بات ہے تعلیم سے انسان انسان بنتا ہے
بالکل صحیح
ہاں صحیح آپ کچھ ب آپ کچھ بولنا چاہتے ہو کچھ ا آلو جی کے بارے میں کچھ بولے آپ
جی بھائی جان ہم ا لڑکیوں کے بارے میں بیٹی کے بارے میں بات کریں گے
چلو جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں بولیے کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا
جی بھائی جانب کو پت ہی ہے کہ ہمارے سماج میں بیٹیوں کی عزت
اب تار تار ہو رہی ہے
ہاں
آپ کو پت ہی ہے کہ جو بیٹیاں ہے پہلی بات ہمارے اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ عل علیہ وسللم بول رہا کہ جو بھی بیٹی ہے جو بھی بیٹی پیدا ہو جائے گی اس کے بعد میں خود ہوں
جی جی
ہمیں یہاں پہ یہ بھی سوچنا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسللم نے
فرما رہے ہو مطلب بیٹیا اللہ کی رحمت ہوتی ہے ان کی عزت اور حفاظت تو ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو لوگ بیٹی کی عزت کرتے ہیں وہ اصل میں اپنے گھر اور معاشرے کی عزت کرتے ہیں
بالکل صی بھائی ج
بیٹیوں کو تعلیم محبت برابردی کا حق دینا چاہیے
بالکل صحیح بھ جان اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم پورے اگر ہمارے گھر میں بیٹا ہے ہم اس کو مطلب ہر مطلب جو بھی وہ مانگ رہا ہے ہم اس کی خواہش پوری کر رہی ہے بی کچھ مانگ رہی ہم اس کو بول رہے تجھے کس لیے ہے تجھے تو
کہ ہم مطلب زیادہ تر لڑکیوں کو بھاؤ نہیں دیتے ان کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں لڑکا اگر ہو تو مطلب خوشی سے جوم اٹھتے لڑکی پر نہیں یہ سرا سر غلط ہے
بالکل صحیح ب جا ایکچولی کیا ہے ہم لڑکیوں کو بول رہے ہیں تجھے کیا ہے تجھے تو پا ہی گھر جانا ہے تجھے تو اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے بیٹے کو ہم اگر کچھ بھی دیں گے تو یہ کل ہمارے پاس ہی رہے گا یہ کچھ کما کے لائے گا ہمیں دے گا تو کیا دیک گی تجھے تو دوسری گھر جانا ہے مگر یہ بات گلا جائے کیونکہ جتنا لڑکے کو حق ہے اتنا مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ اس لڑکی کاق ہے اور آپ کو پت ہی ہے کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی جس سے خوش ہوتا ہے وہ اسے بیٹا دیتا ہے اور اللہ خود ہی مطلب پیار کر رہا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے تو اسے وہ بیٹی ادا کرتا ہے اور
ہاں یہی نا آپ بائی چانس سنیے میری بات ایک تعلیم یافتہ اور باعزت لڑکی اپنے گھر کی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر دیتی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں کیا یہ
بالکل بھائی جان صحیح ہے یہ بات جو آپ نے بولی کیونکہ
ہاں بھائی جان بولیے آپ
کیونک بھائی چان اگر ہم بیٹھی ہ کی عزت کرے ان کا ریسپیکٹ کرے آپ کو پت ہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہی مطلب ہمارے نسلیں آگے بڑھ رہی ہے جیسے کہ آپ کو پت ہے شادی کر کے مطلب ہماری وہی بیٹیاں بچے دے رہے ہے جس کی وجہ سے
کو دوسرے گھر جانا پڑتا ہے وہاں پر بھی سنبھالنا لینا چاہیے خود کو مطلب یہ جیسے ہم بچپن سے ہی ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہوتے ہیں مطلب زیادہ تر ہم کو کچھ دقت نہیں ہوتی ہے لڑکیوں کو پہلے م مطلب بیس سال چوبیس سال تک ایک گھر میں رہنا چاہیے پھر اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کوچھ چھوڑ کر جانا ہے ہوتا ہے دوسرے گھر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں مطلب کیسا ہو ہوتا ہوگا ان کو محسوس مطلب کہ دوسرے گھر جانا
بالکل صحیح بھائی جان آپ کو پتا ہی ہے کہ جیسے آپ نے بولا لڑکا جو ہوتا ہے وہ مطلب اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے لڑکی بچاری جو ہوتی ہے وہ کم سے کم ہم تیس سال رکھیں گے تیس سال کے بع اس کی شادی ہو رہی ہے تیس سال تک وہ اپنے گھر میں ہوتی گھر کا ماحول پتتا ہوتا ہے میں کیسی اٹھتی ہوں گھر میں کیا کر رہے ہیں ہم اس کو اسی ماحول کے ساتھ ہوتا ہے تیس سال تک وہ اٹیچمنٹ تیس سال کے بعد اس کو جیسے کہ آ کو پتا ہی ہے تیس سال بعد اس کو وہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے اس کو اس گھر میں جانا پڑتا ہے جہ اس کو اپنا کوئی ہے ہی نہیں
جہ اس کو پتا نہیں ہے یہ لوگ ایسے اٹھتے بیٹھتے کھانا پینا ان کا کیسا ہوتا ہے اس بچاری کو وہ پہلے سیکھنا پڑتا ہے یہ لوگ کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں کیسے بات کر رہے اٹھتے بیٹھتے اس کو ب سیکھنا پڑتا ہے بچاری کو وہاں پہ اب ہم کیا کر رہے جب کوئی کسی بیٹی کی شادی ہو گئی ہم نے اس کو اپنے گھر لایا اب وہ بچاری کہاں سیکھ پائے کہ یہ ایک مہینے میں یہ لوگ ان کا مطلب اٹھنا بہننا بیٹھنا کیسا ہی
ہاں یہی نا مطلب میرے پیارے بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیٹا اور بیٹی انسان ہونے کے ناطے برابر ہے دونوں اللہ کی نعمت ہے اور دونوں کی عزت کرنی چاہیے یہ آپ یہی فرمانا چاہتےے ہیں نا کہ مطلب لڑکیوں کی کم عزت نہیں لڑکوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں برابر حق ہونا چاہیے ہاں محبت اور تعلیم میں بھی د برابر کا حق ہونا چاہیے
بالکل صحی بھائی ج
جی اور کچھ کہنا چاہو گے مطلب کچھ الگ کے بارے میں چلو یہ سب تو ہو گیا لڑکی کی عزت آج کل کم ہوتی ہے مطلب دن بہ دن ترقی کر رہا ہے ہمارا دیش تو مطلب یہ مسئلہ تو ختم ہو ہی جائے گا انشاء اللہ ایک دن
انشاء اللہ
آج کل تو لڑکیاں مطلب لڑکوں سے بہت آگے چل رہی ہے پڑھائی میں بھی ہر کوئی چیز ابھی
بالکل بالکل بالکل
ہمیں فخر ہونا چاہیے آج کل لڑکیاں اپنی ذمہ داری خود اٹھاتی ہیں
بالکل صحی
ہاں میرے پیارے بھائی یہ مجھے بتائے کہ آپ کو آلودودی کے بارے میں مطلب کچھ سلاح دینی ہو مجھے تو کیا دو گے آپ
بالکل بھائی جان جو آج کا ہمارا یہ ماحول ہے اس کو خود بگاڑ رہی ہے
کیسے بگڑ رہے خود آپ سمجھائے نا مجھے ذا تھوا سا
بالکل صحیح بھائی جان دیکھو کیا ہے کہ جیسے ہمیں گھر میں کوئی مطلب کچرا وغیرہ ہوتا ہے
جی
ہم اس کو گھر سے نکال کے باہر راستوں پ پھینک دیتے یہ نہیں
ہاں مطلب س میرے پیارے بھائی آپ بات سنو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم جو گھر میں کچرا مطلب جمع کرتے ہیں اور راستے میں پھینکتے ہیں
بالکل صحی
چلو مان لو ہم جو اپنے ماحول کے آس پاس لوگ ہیں وہ ہم ایک ہی جگہ مطلب جمع کرے
بالکل
آپ کے بارے میں کیا رائے ہے کہ پھر وہ اسق کہ جے گا ہم کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کچرے کا
دیکھو بھائی جان کیا ہے کچرا جو ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایک مطلب سائڈ میں جہاں بستی نہیں ہوتی آپ کو پت ہی ہے کہ ہمارے
نہیں نہیں آپ صحی بتا رہے کہ جہاں بستنی ہے وہاں جمع کرنا چاہیے ٹھیک یہ ٹھیک ہے بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے مگر م مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں کچرا مطلب ایک جگہ رکھنا چاہیے لیکن مطلب جو کچرا مطلب زمین میں دفن کیا جائے وہ ختم ہو جائے نیوٹرلائز ہو جائے اسے ایک سائڈ رکھنا چاہیے یا مطلب مٹی میں رکھنا چاہیے دوسری بات رہی پلاسٹک دوسری دوسری بات سنی سنیئے آپ ذرا دوسری بات یہ ہے کہ جو مطلب ویسا کچرا ہے جو ریسائکل ہو مطلب جو دوبارہ نیا بن جائے اسے ہمیں ایک جگہ رکھنا چاہیے مطلب دوسری بار یوز کرنا چاہیے
بالکل صحیح بھائی جی
اور وہ رہی بات مطلب دوسرے مطلب پولوشن کی مطلب جیسے آلودگی کہتے سب سے زیادہ پولوشن مطلب اس وقت ہے کہ مطلب لوگ پیڑ کاٹ رہے ہیں تو مطلب نوائز پولوشن ہو رہا ہے اس سے مطلب ہوا میں دقت آ رہی ہے
بالکل صحیح
ہ مطلب ہم ہمیں آس پاس کے لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ مطلب جت اگر ہمیں زیادہ پیٹ کاٹنی ہے تو پھر مطلب ماحول بھی صاف ستھرا نہیں رہے گا کم سے کم ہر انسان کے ایک نہ ایک پیڑ لگانا چاہیے زندگی میں کیا کہتے ہیں آپ بھائی جان
بالکل صحیح بھائی جان اس کے بارے میں یہی کہوں گا میں آپ سے کہ دیکھو کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی جگہ ایک وہ پودا ضرورت پڑتا ہے ہم اس کے بدلے پانچ کاٹتے ہیں اور اس ٹائم ہم سب سے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں مجھے کاٹنا ہے یہ جب لگانے کی باری آ رہی ہے ہم نہیں لگاتے ہم بولتے ہمیں کیوں لگانا ہے اب وہ لگائے یا اس نے نہیں لگانا مجھے
ہی
میں مطلب اپنے گھر میں بھی یہ کر رہا ہوں کہ ہر سال میں ایک یا دو پودے لگاتے ہی ہوں
میرے حساب سے ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر گھر میں اگر گھر میں پانچ ممبر ہے میرے حساب سے ہر سال ان کو پانچ کوے لگانے ہے کسی نہ کسی جگہ پہ
ہاں جی جی صحیح صحیح آپ صحیح فرما رہے ہیں
جی بھائی جان جس سے ہمارا مطلب جو پت ہی ہے آپ کو آکسیجن بھی ہے وہ ہمیں صافتا دے رہے ہیں ہمیں اس
کہ شہروں میں مطلب چلو گاؤں میں تو سب کچھ ٹھیک ہے مطلب ماحول تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن آپ شہروں میں دیکھ سکتے تو کتنا ٹرانسپورٹ ہے مطلب کتنا دواں ہوتا ہے کتنی بیماری ہوتی ہے ہمیں ان لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم مطلب گاؤں میں رہتے ہماری تو مطلب ہماری تو مطلب ہوا صاف ہے پانی صاف ہے ہمیں اپنے ساتھ ہمیں اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے اس لیے میرا میرے بھائی میرا یہ مشورہ ہے کہ کہ ہمیشہ اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی مطلب صفائی میں مطلب بولو ان کو کہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں چلو بھائی جان آپ س سے بات کر کے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا لگا آ ان شاء اللہ آگے سے اور بات ہوتی رہے گی کچھ سیکھنے کو ملے گا السلام علیکم ورحمۃہ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ